اللاملم و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خری ای تھے
اللہ کا فضل و کرم آپ کی دعائیں ہیں تو آج کا آج کا دن جو آپ کا کیسا رہا
آج کا دن تو بہت اچھا رہا کیونکہ ابھی شام میں ہمارے یہاں بارش کوئی بہت زیادہ
یہاں تو نہیں یہاں یہ تپسل کے برسات میں تھے
او اچھا نہیں ہمارے یہاں تو شام میں بارش ہوئی پورا موسم تو بہت ٹھنڈا ہے ایک دم اچھا ہے سہانا
ہاں سو
آپ لوگ کے یہاں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے بارش کے لیے دعا کیجیے نا بارش ہو
جی جی اب کس کی دعا کب قبول ہوگی وہ بارگاہ خدا بندی جانتا ہے کون بندہ نیک ہے اس کے طوفل سے
صحی بات ہے
دنیا تو بہت الگ راہ پر گزر رہی ہے
جی جی جی کہاں ہے اب آپ بازار گئے ہیں کیا
دکان پر
اور بھی دکان پہ ہی ہیں
تو آپ بس بڑھاتے ہیں لگ بھگ کبھی نو بج جاتا ہے کبھی دس بج جاتا
جی
اس کی وجہ سے بات سننا پڑتا بات سننا پڑتا
تو اتنا لیٹ کیوں کرتے ہیں بند
لیٹ ہے کہ اب تھوزن ابھی دوا سرییااننے میں لگے ہوئے ہیں ابھی لگ بھگ ایک کمپلیٹ ہوا ہے دوا ابھی بی سی باقی ہے لیکن اکیلے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا
ہاں بات تو صحی ہے اکیلے سب کرنا پڑتا ہے تو وہ ہاں تو لگتا نہیں بات تو صحی ہے
اور آپ سنا کہ اور سنا کہ آپ ایک شادی میں گئی تھیں
ہاں ہم تو گئے تھے نا میری بہن کی شادی تھی
ہاں
تو ہم اسی کی شادی میں گئے تھے تو گئے تو وہاں بہت ب لوگ آئے بہت لوگ سے ملاقات ہوئی بہت چن سے برسوں سے ملے نہیں تھے کبھی کچھ نئے لوگ بھی شادی میں شرکت کیے تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی
دو چیز دنیا میں دنیا میں دو ایک چیز تو ہے
جی
یا تو خے ہے یا غین ہے کسی موقع پر دونوں شرکت کرتے ہیں
جی جی جی
کبھی خوشی کبھی غم
ہاں خوشی کا میں نےا تو خوشی کے ماحول میں گئے شادی تو بڑی اچھے سے ہوئی دھوم دھام سے بہت دور دور سے لوگ آئے تھے بھائی شادی میں شرکت کرمانے اور جہاں شادی ہوئی بھی بہت اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہے اس
اچھی ہے جیسے جو اگر جوڑا سلامت رہے جوڑا سلامت کے ساتھ
جی جی جی جی بالکل روز کی ساس اس بھی بہت اچھے ایک لاک مند لوگ ہیں اس کے سسرال والے بہت اچھے ہیں کی ساز بھی بہت اخلاق والی ہے بھائی دوولہا بھی اس کے باہر میں رہتے ہیں کام کر مطلب بہت چیز اس کو ملا ادھر سے سسرال سے بھی بہت سارے جیور زیورات ملے ادھر سے لڑکے کو بھی سلابی میں بہت کچھ ملا ہم لوگ گئے تھے سب ہم لوگ گھر بھر وہاں رک سات آٹھ دن
وہ اچھی چیز ہے دیکھیے دولت بڑی چیز نہیں ہے جب اخلاق نہیں ہیں
جی جی بات تو صحیح ہے نہیں ایک لاکگ بھی ہے اس کے یہاں کا تو ایک وق
اخلاق ضروری ہے آپ آپ کھانا نارمل کھلائیے میں اخلاق ہونا چاہیے اس لیے کھانا آپ بریانی دے دیے کھانا اچھا ہے اور آپ اخلاقی نہیں دے رہے ہیں
جی جی بات تو صحیح ہے دنیا میں صرف
کھانا فائدہ مند کے لائق نہیں ہوگا نا
جی جی نہیں کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام تھا اور سب لوگ بہت اچھے ایک لاکھ کہ تھے بھائی لگ رہا تھا کہ ایک دم اپنات تھی سب میں میل وہ پرت بہت تھی
ہاں توی چیز ہے آج کہ جیسے آج ہے کہ آگے میں پلیٹ لگا دیا مگر پیچھے سے ہٹ گیا
نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ان لوگ بہت اچھے لوگ ہیں وہ ہر لوگ ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں ابھی
پہلے کا سمے بھی الگ تھا نا پہلے کیا کرتا تھا کہ آدمی اب تو نفسا نفسی ہو گیا کہ
ہاں پہلے کے جی پہلے کے لوگ جو تھے ہمارے دادا نانی ان سے بھی پہلے کے زمانے میں کتنی محبت تھی لوگوں کو اپنے رشتے رشتے داروں میں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے
ےآ جاتے تھے
جی جی بالکل بالکل اور
ہے کہ لڑکے کا نکاح لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے یا اگر لڑکے طرف سے سے ہیں تو بارات آ گئی تو رشتے دار بارات کے اٹینڈ کر رہے ہیں جیسے ہی نکاح نکاح ہوا ٹھیک ہے چلتے ہیں تھوڑا سا کام پڑ گیا کام میں نا الجھن اتنا ہے کہ میں نےا ہے کہ آج کل اخلاق جو ہے نا
ی نہیں رہی جی کسی میں پہلے ہم لوگ کو یاد ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نانی تھی ہم لوگ کی کتنی محبت والے لوگ تھے پہلے کے دوک جائیے تو کتنے اخلاق سے ملتے پیار ایک دم ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے نا اب تو لوگ سب اپنے اپنے ذمہ داری میں اللجھا ہوا ہے کمانے کا آ میں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے بہت مصروفیت ہے لوگوں
وہی چیز ہے تو آج کل اگر اگر کوئی جا رہا بھی ہے تو اس کا نظری اس کا نظریہ بدل گیا ہے اگر چلا بھی گیا بیچارا غریب آدمی دیکھو نا گھر میں کھائے لانا ہ پہنچ گیا
ہاں بات تو صحی ہے لوگ جی جی بات تو صحی ہے ہر لوگ وقت کے حساتھ تعلیم کی بھی کمی ہے اسی لیے بولتا ہے نا انسان کی تعلیم بہت ضروری ہے
اسلام نے وہی نے بولا ہر مرد عورت کے لیے علم دین سیکھنا فرض ہے اور علم دین سیکھنا گا تو وہ ہر چیز کی احترام کرے گا
ہوں بڑے چھوٹے کا تمیز بہت ضروری ہے لیکن اب تو لوگ اب کے دور میں تو لوگ کسی کی عزت ا نہیں کرتے ہیں نہ ماں باپ کی نہ کسی کی پہلے کے دور کے لوگ بہت ہمدرد بھی ہوتے تھے پہلے دادا نانی ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے ہیں بچے کے لیے پوتا پوتی کے لیے آ بس ایسا نہیں ہے اب سب نفسا نفسی ہے
تو آپ بولتے کہے آج کے ٹائم میں جو ہے نا کبھی کبھی بہو کو بھی سنبھلنا پڑتا ہے کہ اگر یہ بھی چیز ہے کہ اگر سانس اگر آپ
جی
سانس کی دلاری بن اگر شوہر کی دلاری ہے تو سب کی دلاری ہے شوہر کی نظریں سے گر گئیں تو کسی کی پیاری نہیں ہوگئی
ہ بات تو صحی ہے اور آپ کہیں شادی ودی میں نہیں گئے گھومنے
اھی نہیں تو کہاں ا ایک مہینہ سے تو اور نہیں جا رہے اب اب کہوں شادی میں جائیے
ہاں
کیا بات ہے اپنی شادی کب کیجیے گا اب آدمی کھانے کےے اور اور اس کے چکر کر میں شادی برات سب چھوڑ د رہے ہیں
صحیح بات ہے اتنا لوگ لوگ اپنے دکھ سے نہیں د
اور دوسرا چیز کہ اسی میں دو بیٹی کی شادی کر چکے گھر میں ٹھیک ہے
جی جی
مگر اور بیھ بھائی سے چھوٹی بھائی چھوٹے ای بھائی سے چھوٹی بہن کا کر دیی دو ٹوکیے وہ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں دے رہا دوسرے کے لڑکی پر دھیان دے رہے
ہاں وہی چیز ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے نا کہ اپنا نہیں دیکھنا ہے دودھ رے کو ب عزت کرتے رہنا ہے ٹوکنا ہے ارے کوئی کبھی بھی کرے اتنا کیا ضرورت تھا
تو وہی ایک ایک رشتے دار بولے مے میرے بھائی بولے
جی
چارا اگر موٹا ہے تو الجھن میں اپنے کو خود ہے مگر اگر پتلا ہے تو ہاں پتلا ہے تو اپنے الجھن میں ہو وہ اگر موٹا آج کے دور میں موٹا چھا ہونا بھی دقت
بہت بدلاؤ ہونا بھی دقت شادی کرنا بھی دقت نہ کرنا بھی دقت
اگر اگر شادی بھی کر لیا ہاں گھر گھرانا صحیح نہیں ملا جا یہ نہیں یہ نہیں بولتے آ کوئی چلیے جو بھی ملا اچھا ملا مگر رکھ صحیح نہیں ہے
ہاں
ج
صحیح بات ہے پرانے ریتی رواج جو پرانا جو ہمارا چلا آ رہا تھا اس وہی انسان اگر بھی قائم رکھتا ہے تو محبت ابھی بھی لوگوں کے بیچ ائم رہتے لیکن اب کے لوگ سب کے پاس نہ وقت ہے نہ وہ محت
بس محبت ہے وقت کی بات نہیں محبت نہیں ہے بس
ہاں بات صحی ہے پرانے لوگ اسی سے تو بہت یاد آتے ہیں نا جو گزر گئے لوگ بہت بہت اچھے تھے کیا ہی کرے گا انسان
تو وہی چیز ہیں کہ آج کل اورن اور تو وہی ہم اسی کے ٹینشن سے ہیں نا پلس آدھی بھی ہمیں جانا چھوڑ دیا
ہاں اب صی بات ہے
تم سب کا کا رہے
ہاں جی پت نا ایسے کیا ہے لوگ بول دیتا ایک دم اچھا نہ لگتا ہے ہاں بس لگ رہا ہے کہ ان کو ہی کر کے رکھنا ہے ایسے پریشان رہتے ہیں لوگ سماج میں
ہم کو ہم کو اسی میں الجھن میں نا ابھی دوسرا چیزیں اور ایک چیز اور کر دیا جاؤ گوشت مچھلی نہیں کھائیں گے ایسے پرہیز بھی کر لیا ڈائٹ نارمل ڈائٹ پر آ گئے
ب صحی بات ہے اچھا بھی ہے نہیں تو کہ تھے شادی میں میں بہت خاطرداریب توا جو ہوا پھر وہاں ہم لوگ ایک ہفتے رکے بھی ہلدی مہندی سب میں وہیں رہے پھر ولیما ولیما ہو گیا وہ آگ گئی تو پھر ہم لوگ تو دے گیر آ گئے بہت اچھے سے شادی ہوا ہے جی ہاں یادیں رہ جاتی ہیں اور کیا ہے وہاں ہم لوگ لانے بھی گئے تھے لڑکی کو
ہ
وہاں کا بھی انتظام کافی اچھا تھا لوگ بہت اچا اچھے ہیں ایک لق مند مل انسار لوگ
وہی چیز ہے نا اخلاق اخلاق سے وہی چیز ہے نا
ہاں ہاں ہ ہ ہیر چورج بھی ہو جاتا ہے ادنے شادی میں جاتا ہے تو آپ جائیے تو کچھ نہ کچھ گفٹ آپ کو دینا ہی ہے
اتنا ٹھیک ہے بہت سے میں آج کل تو اور رسم نکل چکا ہے نا
ہاں
کہ آپ مہربانی کر کے سلامی اور
نو یاد
سلامی اوری سب مت دیجیے
ہاں ایسے بھی بہت لوگ منع کریں نہیں نہ وید مان ہم لوگ کے یہاں تو نوید نہیں لیتا ہے لوگ سلام ہی تو دیتا ہی دیتا ہے
آپ کے ایریا میں تو اور آپ کے ایرے
ہاں ہلو ہاں سب کی جگہ کا الگ الگ اصول رسم و رواج ہے نا ایک جیسا ہر جگہ کے لوگ نہیں ہے نا
ہیلو
ہاں وہی چیز ہے
ہاں ہر لوگ کا جینے کا انداز الگ ہے ہر جگہ کے رسم و رواج الگ ہے
ہ ن ہلو ہیلو